سلام بھائی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا آپ کے گھر پہ ابو جان امی جان ماما جان سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ سب گھر میں ٹھیک ہو ممی ابو ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ابھی نہیں بھائی جان ہم یہی دس بجے کھاتے ہیں اور آپ کتنے بجے کھاتے ہو
بھائی جان می بی یہی نو بجے ساڈے نو کھاؤں گا تو میں ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر لیں گے تو بھائی جان آپ کو پتا ہے میری چھوٹی بہن کی شا شادی ہے تو وہ مجھ سے بول رہی تھی کہ ہم جائیں گے یہ بازار ہم کپڑے وغیرہ لائیں گے شاپنگ کریں گے تو میں نے بولا اتنی مطلب کہ آج بہت ہی زیادہ گرمی ہے تو آج نہیں تو میں آپ کو فون دیتا ہوں آپ آن لائن ہی کیجیے تو میں نے سوچا اب آن لائن ہی ہم شاپنگ پہ بات کر لیتے ہیں بہت اچھا ٹاپک رہے گا ہے نا
ہاں وہ وہ اچھا ٹاپک رہے گا
تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ آف لائن آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں تو آج کے دور میں شاپنگ ہماری روزمرہ زندگی کی ایک ضروری حصہ ہے تو پہلے لوگ صرف بازار جا کر سامان خریدتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے شاپنگ کرنا بھی مط کہ ممکن ہو گیا ہے میرے بھائی تو دونوں طریقوں کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس وقت کون سا طریقہ بہتر رہتا ہے تو سب سے پہلے آن لائن شاپنگ کی بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ پر سامان دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور گھر بیٹھے آڈر کر سکتے ہیں تو کچھ دنوں کے اندر وہ سامان ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو بھ جان آپ بھی فرمائیے کچھ اسی آن لائن شاپنگ کے بارے میں
ہاں بھائیچان میں اپنے دوست سے بات ہو رہی اس کے جو فائدے ہیں فائدے اس کے نقصان یہ پہلے گ ہم
بھائی جان آپ کی نیٹ ورک اچھی سے نہیں آ رہی ہے آپ کی کال اچھی نہیں آ رہی ہے ہلو بھائی ہاں بتاؤ بتاؤ
میں نے بولا آن لائنیکن میں پہلے آپ کو کچھ نقصانات بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں مجھے لگتا ت کہ یہ نقصانات ہیں اگر ہم دیکھیں گے ہم پہلے پہلے کیا کرتے تھے کام ہم دوست لوگ جاتے تھے شاپنگ کرنے جاتے تھے وہی وہی سے مطلب خود کی باڈی کی ایکسرسائز بھی ہوتی لیکن اب انسان اتنا آالسی بن گیا ہے کہ اس کو گھر بیٹھے ہی سب کچھ چاہیے مطلب کہ یہ یہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے جو یہ فون پہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا کہ اس میں اور ایک پرابلم آتی ہے کہ جب ہم جب ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے وہ برابر چیز کبھی کبھی کبھی کبھی پہنچ ہے کبھی کبھی نہیں پہنچتا ہے اب دوسرا فائدہ یہ ہے اس میں مجھے لگتا تیں فائدہ یہ ہے اس اس کا اگر ہم مارکیٹ جائیں گے میں سب فیملی کو مارکیٹ نہیں لے سکتا ہوں اگر میں گھر بیٹھے ان کو دکھاؤں گا اپنے فون میں یہ چیز میں اس سب گھر والوں کو دکھا سکتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی
ساتھ ساتھ میرے بھائی آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمار مطلب کہ ہم بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی گھر بیٹھے آرام سے شاپنگ ہو جاتی ہے تو اس سے وقت بھی بچتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے تو اگر باہر کے گرمی ہو بارش ہو یا بہت رش ہو تو تب ہم مطلب کہ کیا کر سکتے آسانی سے شاپنگ کر سکتے ہیں بنا کسی تکلیف کہ تو آن لائن شاپنگ میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں ایک ہی جگہ مل جاتی ہے تو ہم مختلف مل کے دکانوں کے دم کے دامن انسان کے سامان آسانی سے خرید سکتے ہیں اور مطلب کہ سستی چیز ہو کئی بار ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے تو اکثر آن لائن سیل جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مارب کہ پکڑ سکتے ہیں وہ ہم ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور سامان بھی سستے مل جائے گا ہے نا بھائی جان تو آن لائن شاپنگ کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ کے سامان کی معلومات اور دوسروں لوگوں کا مطلب کہ ریویو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں خریدنے میں آسانی ہو سکتی یا بئی چیزیں خرید سکتے ہیں تو اس سے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ چیز اچھی ہے یا نہیں تو لیکن آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات بھی ہے کبھی کبھی مطلب کہ پر میں چیز اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں ویسی نہیں ہوتی کبھی سائز غلط ہوتا ہے کبھی رنگ مختلف ہوتا ہے اور کبھی سامان خراب بھی نکلتا ہے آپ کو کیا لگتا ہےپ بتائیے کچھ نقصانات
میرا جو ماننا ہے یہ بھی نقصان ہے اس کا آن لائن شاپ کا یہ بھی نقصان ہے کہ جو ہمارا مطلب کہ ہمارا جو مثال کے طور پر ہماری اسٹیٹ لے جاؤ جو ہمارے آف آف لائن دکاندار ہوتے ہیں ان کا جو روزگار تھا اس پہ وہ آیا اس پہ مطلب بہت ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں اس آن لائن کی وجہ سے کیونکہ سب میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اب سب آلسی ہو گئے اب سب مطلب چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن گھر بھی بیٹے سب کچھ آ جائے آپ کو ہے میری بات سمجھ کوئی باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے یہ اس سے کیا ہو گیا ہے جو ہمارا آف لائن جو ہمارے بھائی لوگ بزنس کرتے تھے یا کماتے تھے روزگار کماتے تھے اپنا وہ ان کو مشکلات بہت آئی مجھے لگتا ہے یہ ایک نقصان اس میں ہے مجھے اپنا جو ایکسپیرئنس بولتا ہے یا اپنار تجربہ جو مجھے بولتا ہے کہ اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں نقصانات ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل اچھی بات کہی تو مطل اسی کے ساتھ ساتھ کبھی آڈر دیر سے بھی ملتا ہے کبھی غلط سامان گھر آ جاتا ہے کچھ لوگ انٹرنیٹ پر دھوکا بھی دیتے ہیں اس لیے ہمیشہ بھروسے مند ویب سائٹس سے شاپنگ کرنی چاہے اور بنا سوچے سمجھے پیسے نہیں دینے چاہے تو اب بات کرتے ہیں ہم نے تو آن لائن کی بہت ہی بات کی تو آپ آف لائن کی بھی بات کر لیتے ہیں آف لائن شاپنگ کا مطلب ہے میرے بھائی کہ ہم خود بازار یا دکان پر جا کر سامان خریدتے ہیں مطالب کہ یہ طریقہ بہت ہی پرانا اور آج بھی بہت مکمل ہے تو آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سامان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں تو اگر کپڑے خرید رہے ہو تو پہن کر دیکھ سکتے ہیں اور سائز بھی ٹھیک چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں تو آف لائن شاپنگ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم فوران دکاندار سے بات کر سکتے ہیں اس سے مطلب بھروس اس سے بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اور فیصلہ ل کرنب بھی آسن ہوتا ہے تو آپ بتائیے آف لائن شاپنگ کے کچھ فائدے
میرے بھائی آف لائن شاپنگ کے مجھے یہ فائدے دکھتے ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ میں نہیں مجھے دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات ہم ہاتھ ہاتھوں سے فیل کر سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ہاتھوں سے کہ یہ چیز کیا ہے اور آف لائن شاپنگ میں بھی یہ بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کبھی کبھی میں بولتا ہوں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جیب میں مطلب اویلیبل پیسے نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو اپ اپنے دکاندار کو بول سکتے ہو کہ اتنے دنوں میں آپ کو پیسے جو کہ آن لائن شاپنگ میں نہیں ہو سکتا تا ہے
ہاں بھ جان
وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بینیفٹ ہیں یہ جو آن لائن اور کمیونیکیشن مطلب ہوتی ہیں آپس میں اٹ جاتے ہیں ہم ہم جاتے ہیں اور ہمارے جو واک بھی ہو جاتا ہے اور بھی اچھے اچھے فائدے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے دوسروں سے بات کرنی ہوتے ہیں کیسے کیا کرنا ہوتا ہے جو کہ آن لائن میں نہیں ہوتا ہیں آن لائن میں بعات بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں مطلب ایسے جیسے کہ آف لائن میں کر سکتے اور ہم آف لائن میں یہ بھی کر سکتے ہیں ہم جو کہ کبھی سو روپئے کا کوئی چیز ہوگا ہم اس کو بول سکتے ہیں ہم پچاس ہی دیں گے جو کہ آن لائن میں نہیں ہوتا جو کہ وہ اس پہ فکس ریٹ پڑتی ہیں
ہاں بھائی جان اسی کی سا مطلب کہ اور ایک فائدہ ہے بازار جانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مطلب کہ گھر کے افراد یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہئی لوگوں کے لیے شاپنگ صرف ضرورت نہیں خوشی اور لک تفریح بھی ہوتی تو لیکن آف لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں میرے بھائی جان تو بازار جانے میں وقت لگتے ہے سفر کا خرچہ بھی ہوتا ہے اور کتاب ایک ب اور کبھی کبھی مطلب کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو گرمی یا بارش میں شاپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کبھی کسی دکان پر مطلب کہ پسند کی چیز نہیں ملتی اور پھر دوسرے دکان جانا پڑتا ہے اس طرح مطلب کہ وقت اور محنت دونوں لگتے ہیں تو اگر ہم دونوں طریقوں کو کو مقابللہے مطلب کہم مطالبہ کرے تو آن لائن شاپنگ وقت بچاتی ہے جبک آف لائن شاپنگ میں چیز دیکھ کر مطلب کہ خریدنے کا سکون ملتا ہے تو آن لائن شاپنگ میں زیادہ انتخاب ہوتا ہے تو جبکہ آف لائن شاپنگ میں کوالٹی کا انداز فوران ہو جاتا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل آپ کی بات بہت درست ہے لیکن ہمیں اپنے یہ جو معاشرے کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ دے امپلائمنٹ کا مسئلہ بھی بنتا ہے آن لائن اور آپ ہوتا ہے لیکن جو پہلے پہلے آن لائن مت نہ تھا جو جنہوں نے بچاروں نے پہلے یہ اپنا بزنس ڈالا ان کا بھی سوچنا ہے ہمیں کہ ان کا بھی چلنا چاہیے اسی طرح آن لائن بھی چلنا چاہیے لیکن آف لائن بھی چلنا ہی چلنا چاہی
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ سات مطا کہ میں میری بھائی آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپ شاپنگ دونوں ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں ضرورت یا مطلب کہ ضرورت یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ہر طریقے کا صحیح استعمال کر کرے سمجھداری سے شاپنگ کرے مطلب کہ شاپنگ کرنے والا انسان اپنا وقت بھی بچاتا ہے اپنے پیسے بھی بچاتا ہے اور مطلب کہ بہتر فیصلہ بھی کرتا ہے ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر شاپنگ کرنی چاہے ضرورت کو پہلے مطلب کہ ضرورت کو پہلے ہی رکھنا چاہے اور پھر فضول خرچی سے بچنا چاہے اس میں مطلب کہ ہمارا گھر ہمارے جب مطلب کہ زندگی بھی مطلب کہ بہت بچ جاتی ہے تو جب ہمارے پیسے بچیں گے تو ہم دوسرے کاموں کے لیے وہ رکھ سکیں گے تو سمجھداری سمجھدار کسٹمر وہی ہے جو آپ پیسے بچائے گا اور جو سمج سوچ سمجھ کر فیصلے گا تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ